ش
ہیلو
ہ ہاں
میں ٹھیک آپ کیسی ہیں
میں بھی ٹھیک ہوں کیا کر رہی تھی آپ
میں کچھ نہیں میں سوچ رہی تھی کھانا بنانے کا آپ تو کچھ بنایا ہے
ہاں میں نے کوفتے بنائے تھے
اچھا کیسے
میں لارمل پروسیس سے بناات تھا ن اسے ویسےالن والے نہیں بناتے کچی ٹکے وداؤٹ سالن کا بنتا ہے ن روکھا روکھا سوکھا سوتاا ایسا ویسا بنایا تھا ویسے تو لوگ ہے نا گھر کٹوا کے لاتے ہیں گوشت وغیرہ میج یا بیج جو بھی یوز کر رہی ہیں وہ لے لیں اس کو گرائنڈ کر لیں اس کے اندر آپ کچھ لوگ جد ڈی کا پیسٹ ڈالتے ہیں اور کچھ لوگ کاٹ کے ایک دم باریک ڈالتے ہیں اس میں پیاز ڈال لو پودینہ باریک دھو کے اچھے سے واش کر لوں بکس آج کل پودینہ اتنا گندہ آتا ہے ا کہ پودینے بلیک بلیک سے لییوز بھی لگے ہوتے ہیں ب ڈسٹ ہوتا ہے اس کو تین چار پانی سے واش کروں نا تبھی اس کی ڈسٹ جاتی ہے
اچھا
ہاں پودینہ جس میں ڈل جاتا ہے اس کی تو خوشبو ہی الگ آتی ہے پودنی کی خوشبو تو مجھے بہت پسند ہے کیاں کیا کی جی بوس میں کیا بولتے ہیں کباب میں ڈال دو بریانی میں ڈال دو تو ان سب چیزوں میں اچھے لگتے ہیں کباب وہ ساری پودینہ آپ کو پتاہ ہے نا پودینہ گوفتہ میں بھی تھوڑا سا نا زیادہ نہیں ڈالتی وہ منہ میں آتے ہیں تو پھر کوئی کھاتا نہیں ہے نکال نکال کے سب نخرے کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ڈالتے ہیں سب فلیور کے لیے کہہ سکتے ہیں فنس کے لیے کہہ سکتے ہیں وہ ڈالوں پھر پودینہ ڈالنا دھنیا ڈالنا ہے کچھ لوگ ہیں نا فیلنگ ڈالتے ہیں ہم مطلب ہمارے لوز میں ڈلتے ہیں اور ممی کی سائڈ پہ نہیں ڈلتے تو میں کو دونوں طریقے سے اچھا بنانا م مینج کر لیتی ہ دونوں طریقے سے بنا لیتی تو ہمارے انوس وغیرہ اس میں ڈالتے ہیں پودینہ پیاز اور بہت ساری چیزیں بٹ ہمارے ادھر کچھ نہیں ڈلتا ادرک لہسن ہری مرچیں اور شاید گرم مسالہ وغیرہ یہ سب چیزیں ڈال کے بائنڈ کر دیا جاتا ہے اس میں کیا بولتے ہیں خشخش اور وہ چنا ہوتا ہے نا ان ہوچانا اس کا اچھا براؤن ای جی جی اس کا براؤن والا حصہ نکال کے بس یلو والا رکھتے ہیں پھر اس کو کیا بولتے ہیں اس کو پیس لیتے ہیں پھر اسی میں مکس کر لیتے ہیں نمک وغیرہ نیمبو ڈال دو تھوڑا سا گرم مسالہ یہ سب چیزیں اچھے سے ایز اے فلیور ٹیسٹ کے حساب سے آپ نے تیز کھانا ہے کچھ لوگ نمک تیز کھاتے ہیں کچھ لوگ کم کھاتے ہیں کچھ لوگ مرچی تیز کھاتے ہیں کچھ لوگ مرچی ٹھیک ہی کھاتے ہیں اس کی بز بنا لو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو اسٹیم کرتے ہیں ان کو رون کو کیونکہ اس کے اندر اور اسٹیم بھپاتے ہیں کڑھائی بھگونی میں رکھ کے ہلکی سی مانچ میں ایک دم سلو فلیم کر کے اس کو اسٹیم کرتے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ اس کو فرائی کرتے ہیں
ہماں شاید فرائی ہوتے ہیں ن تو گوشت میں تجر میں ڈال دیتے ہیں پھر ہم لوگ سومنگ کرتے
اچھا ہمیں دونوں کھائے ہیں اسٹیم والے بھی کھائے ہیں فرائیڈ بھی کھائے مادر کچے نہیں ڈالتے ممی بناتی ہیں تو کبھی اسٹیم کر کے ڈال دیتی ہیں کبھی فرائی کر کے ڈال دیتی ہیں اور یہ بھی ہے کہ ٹائم اگر ہے آپ کے پاس تو آپ اسٹیم اور فرائی کرو ادر وائز ڈائریکٹ کری گ میں اتار کے اس میں تو ویسے پک پک کے وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور ل کری میں بہت کم کھاتے ہیں شوربے وغیرہ میں بٹ یہ ہے نا کہ یہ کچے ٹکی کھا لیتے ہیں ہمارے گھر میں شرو سے
ہاں سچی تکی میں بن جاتی ل کووفتے بن ٹت چھیٹی کی ہوں گی کباب
ہاں اب کی بار میں نے کباب بناائے تھے تو وہ فلیور ایک دم کچے ٹکیوں کا دے رہے تھے
ہوں
ہاں ہوئے کچھ نہیں میں نے ایکچولی کیا کیا تھا نا چکن کی سوری چکن نان ویج میں سوری میٹ اور وہ کیا بولتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے میٹ ہے بیف ہے جو بھی اویلیبل ہے اس کو اچھے سے واش کر لو پھر اس میں کیا بولتے ہیں میں نے اس میں ادرک لہسن کا پیس تیز پتہ لال مرچی نمک اور دال اور پیاز ایک روٹی پیاز ڈال کے ویسل دے دی تھی دو دو ویسل میں گل گیا تھا دو ویصل میں گل گیا تھا پھر اس کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد گرائنڈ کر دیا تھا اس میں پودینہ پیاز ہری مرچیں دھنیا کی پتیاں سب چیزوں کو اچھے سے واش کر کے باریک باریک کاٹ کے اسے مکس کر دیا تھا تھوڑا سا نیمبو ڈال دیا تھا گرم مسالے کا پاؤڈر ڈال دیا تھا پھر اس کی ٹ بنا کے سیلو فرائی کر دی تھی الٹی پلٹی کر کے تو پتا نہیں کیوں الگ ہی فلیور آیا تھا اس کا لجانے میں ایسے لگتا کچی ٹکیا کھا رہے آپ نے کیا بنایا
ہاں
ہم آپ نے کیا بنایا ہ
ہمارے یہاں تو نارمل کھچڑا بنا تھا ابھی کھچڑا کھائے
ارے وہاں کھچڑا پسند ہے ویسے مجھے بھی کھچڑا آپ نے کبھی بنایا کھچڑا گھر پ
نہیں میری مما اور خالا وغیرہ بناتی ہیںوں وہو بچے
اچھا آپ کو کوئی آئیڈیا ہے جس سے بناتی ہیں
ہ م آپ کو یہ آپ کیسے بناتی ہوں
میں بھی ایکچولی ہیلپنگ ہینڈ رہی ہوں اس میں پورا
ہمیںلب اتنا تو پتاہ ہے جیسے پوری مکس دالیں لے لو
ہاں نہیں پانچ دالیں لگتی ہیں اس میں پوری پانچ ڈالیں لے لو اسی میں تو مطلب کچھ لوگ جو لوگ دلیا ڈالتے ہیں نا
ہاں دلیا
وہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے ویسے تو موسٹلی اس میں دو بیسک انگریڈینٹ ہے وہ ہے باجار اور جو ہاں جو اور جواں ڈلتا اس میں جو مین انگریڈینٹ ہے کھچڑے کا جو ایکچول ہے یہ تو لوگ اب دلیا وغیرہ ڈال دیتے ہیں نہیں تو بیسکلی جو حیدرآبادیز پروسیس بنتا ہے کھچڑا حلیم اس میں تو جوار اور جو ڈلتی ہے اور گیہوں کو آل اوور نائٹ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں پھر ان سب چیزوں کو ہے نا دالوں کے ساتھ پانچ جو دال میں آپ کی پراپر ان دالوں کے سات بیسل دے دیتے ہیں ایک دم گھٹ س جائیں گے پھر آپ نے ادھر وہ جو سالن مسالحہ جو بھی ریڈی کرنا ہے گوش کا وہ الگ آپ نے پورے پروسیس سے بنانا ہوتا ہے ادرک لہسن پیاز دھنییا مرچیں کچھوگ ٹمار بھی ڈال دیتے گریوی بڑھانے کے لیے وہ سب ڈال کے خوب اچھے سے اچھا سا بنا لو پھر اسی میں یہ جو آپ کا یہ ہے نا جو اپپنے دال اور یہ جواں اور اور وہ سبجوں وغیرہ بھگا وہ ابال لی تھی نمک ڈال کے یہ اسی میں پلٹ دو پھر اچھے سے اس کو اور بوائل ڈالنے دو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں نا اسی میں پودینہ مرچیں اور سب چیزیں ڈال دیتے ہیں کچھ لوگ سرونگ کے لیے بھی رکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈال دیا تھوڑا سرو کرنے کے لیے پلیٹ میں رکھ دیتے ھ اوپر سے ڈال کے کھاتے ہیں نا پھر اس میں سے اوپر سے بھی ایک بگھارا لگا دو پیاز اور ہری مرچوں کا اچھا لگتا ہے نمک کے ساتھ کھاؤ تو بہت اچھا لگتا ہے کھچڑا تو ایسا ہے کہ کھانے میں آپ نے کتا بھی کھا لو کھاتے ہی جاؤ کھاتا پیٹ بھر جاتا ہے دل نہیں بھرتاس سے ہ ہوں توچھڑے ہلو جی جی جی آ رہی ہے ہ اصل میں گلا بھی خراب ہو رہا ہے نا ہ ہ
اور
کھچڑیپ آپ کبھی بنا ہے ڈفرنٹ طریقے سے ہمارے گھر تو بہت ساری ورائٹیز سے بن جاتا ہے کھچڑی
ہاں ہمارے ب ل کہن مجھے جو آئیڈیا ہے وہ ایسا ہے ساری دالیں نے چاول اور جو جو دلیا اور جو بھی اپنے سب میں بولا نا وہ سب چیزیں تھھولی وغیرہ یہ سب کو لے کے چڑھا دو پریشر کوکر میں چیٹی بھی د کے ان کو بنا دو اور جو میٹ ہے میٹ کی جو پ ت بوٹگ ہو گ تو پیس روم کا رہیش کر لگ ب
ہ اچھا آپ بوٹنگ کر لو لیکن یا تو کیا ہے نا میں تو کیا نا بوٹ جیسے اھی اھی سی ہیں نا بوٹیوں کے ساتھ چڑا تو پھر وہ نا گھوٹتے رہو نا تو گھٹ جاتی ہے اس میں سے
یہ اس کے بعد اس کو ڈالو سب ساتھ ا کٹ ٹا کر کے اور ہن پتنے تو خوب گھوٹا اس کو خوب اس میں چمھ چلاتے تھے تاکہ جو سارا مٹیریل ہے اور جو وہ گوش ہے پنکا سب نا ایک ساتھ اچھے سے میش ہو جائےب پھرک بہتا بت بہت زیادہ گٹائی مانگتا ہے اس کو چولہے پہ اور اس میں بناؤ نا ہانڈ بھی میں تو زدہ اچھا بنتا ہاں ہاں اور سوند اس کا میں گیہوں جو جوار
ہاں ان سب چیزوں سے ہاں ہاںے کچھ لوگ اس کو اسموکی بھی کرتے ہیں کوئلے سے بگ سے و و و
ہاں پھر اس کے بعد آخر ن اس میں بت ہی نا ات مسالہ ہے اور زیرہ من چاٹ مسالہ اور یہ سب سے گرم مسالہ پاؤڈر نمک وغیرہ سب چیزیں ڈالو نا بہت اچھا لگتا ہے پھر میں پھر نیمبو ڈال کے کے سھ سیلڈ میں پیاز پودین آ لو اچا
ہاں ہاں پیاز کا کیا نا الگ سے بھی فرائی کر کے رکھ لوں نا تو کھاتے ٹم اوپر سے ڈال کے کھا
سمج ہی پالے لیمن کے ساتھ
وہ کیا کبھی کبھی تو میں کیا کرتی ہو چڑے کا سب کچ سالن بچ جاتا ہے گوشت وغیرہ کا تو میں الگ سے بھی ایسی نارمل تو بھی بنا لیتی ہوں گوشت کا سالھن وستا ہے اسی میں تھوڑا سا اور چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں اپن تھوڑا سا اس کی بعد اچھے سے بنائی کر دالیا الگ سے ابال لیتی ہوں میں دو چار وہی اگر بھی جو وغیرہ نہیں بھی ہو تو اس چولی وغیرہ ڈال دو پھر اوٹس ڈال دو اس تو ایک طریقے سے ن بھی باڈی میں پہنچ جاتا تا ہے فائدہ بھی زیادہ انسان کو اج کل ہیلدی چیز ہے
صحیح ہاں ہمارے یہاں بھی ہم لوگ ایسا کرتے ہیں ہمارے یہاںب کبھی کچھ بچ جاتا ہے تو اس کو اس طرح سے یوز کر لیتے ہیں
کھانے کا ری یوز کرنا چاہیے کیونکہ کھانا کیا ہے نا انسان کھا کھا کے ایک ہی و کا کھانا کھا کے بور ہو جاتا ہے تو
اور یہ اکثر دن میں اچھا لگتا ہے دن کے میل مل ل میں لو تو اچھا لگتا ہے
ہاں ویسے جیسے نمکین ٹکڑے بھی بچتے ہیں روٹی کابھی ایکسٹرا ہمارے یہاں بچ جاتی ہے دو چار
چلو ٹھیک ہے نا میں ٹرائی کروں گی یہ ٹھیک ہے آپ بھی ٹرائی کرنا میری ریسیپی سے اوکے بائے